ب ہاں ا س ٹیک اچ س
ہاں ہاں میں ٹھیک اور گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا کیا کر رہی ہو
کچھ نہیں ایسے بیٹھی تھی میں سوچ رہی تھی آج ہم صبر کی طاقت پر بات کرتے ہیں
اچھی بات ہے آ بہت خوبصورت ٹاپک ہے صبر ہر انسان کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے
بالکل اگر انسان کے پاس صبر ہو تو وہ مشکل سے مشکل وقت کو بھی ہمت کے ساتھ گزار سکتا ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے اکثر لوگ پریشانی آتے ہی مایوس ہو جاتے ہیں
ہاں جبک صبر انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا بلکہ مضبوط بناتا ہے
تمہارے نزدیک صبر کا اصل مطلب کیا ہے
جچ میرری نردی صبر کا مطلب ہر مشکل میں ہمت امید اور اللہ پر بروس صا رکھنا ہے
بہت خوب صبر کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی طاقت ہے
بالکل جو انسان صبر کرتا ہے وہ جلد بازی سے بچ جاتا ہے
بالکل جلد بازی اکثر غلط محسلوں کو سببز فیصلوں کا سبب بنتی ہے
اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر کام سوچ سمجھ کر اور صبر کے صبر کے ساتھ کرنا چاہیے
بالکل صحیح کہا آپ نے اگر کسی کو امتحان میں کم مارکس مل جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے
مایوس ہونے کے بجائے صبر کر کرنا اپنی غلطی کیوں اسے سیکھنا اور دوبارہ محنت کرنا
یعنی صبر کے ساتھ محنت بھی ضروری ہے
بالکل صرف انتظار کرنا صبر نہیں بلکہ محنت کے ساتھ امید رکھ نا بھی صبر کا حصہ ہے
بالکل صحیح کہا گھر کے مسائل میں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے
ہاں اگر ہر بات پر غصہ کیا جائے تو گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے
اسی لیے نرمی اور برداشت ضروری ہے
اور اسی سے محبت اور عزت بڑھتی ہے
کبھی کبھی لوگوں کو لوگ دوسروں کی باتوں سے دل دکھا دیتے ہیں
ایسے وقت میں فوراجواب دینے دینے کے بجائے صبر کرنا بہتر ہوتا ہے
غصے میں کہا گیا الفاظ واپس نہیں آ
اور ایک میٹھا لفظ کئی رشتوں کو بچا لیتا ہے
اپنے صبر انسان کو ا کے کردار کو بھی خوبصورت بناتا ہے
بالکل سفر کرنے والا والا ہر جگہ عزت پاتا ہے
بچوں کو بچپن سے ہی صبر کی تعلیم دینی چاہیے
تاکہ وہ ہر مشکل کا مشکل کا ہمت سے مقابلہ کر سکے
زندگی میں ہر وقت خوشیاں نہیں ہوت
اس لیے غم کے وقت صبر اور خوشی کے ساتھ شکر کرنا چاہیے
یہ دونوں عادتیں انسان کو بہترین بناتی ہیں
بالکل جو سفر کرتا ہے وہ کبھی امید نہیں چھوڑتا
اور امید ہی انسان کو آگے بڑھنے کی ہمت بھی دیتی ہے
اسی وجہ سے صبر کو کامیابی کی چابی بھی کہی کہا جاتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈینٹس کو بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے
ہاں تعلیم ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی روز تھوڑی تھوڑی محنت اور سب سے ہی کامیابی ملتی ہے
بہت اچھی بات کہی تم نے
اللہ پر بھروسہ اور صبر انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا
آج کی گفتگو سے مجھے صبر کی اصلی اہمیت سمجھ آئی
پھے بھی ا دعا کرے کہ اللہ نے ہر حال میں صبر کرنے کی توفیقتہ فرمائے
امین ہمیں اور سب کو بھی ہے نا ویسے بھی یہ گفتگگ کے بعد میں صبر کے بارے میں اور سوچ رہی تھی
مجھے بھی احساس ہوا کہ صبر صرف مشکل وقت کے لیے نہیں ہر دن کی ضرورت ہے
بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی صبر انسان کی پہچان ہوتا ہے
جیسے ٹریفک جام ہو یا لمبی لائن میں انتظار کرنا
ہاں اگر بات ہر بات پر غصہ کرے تو اپنا ہی نقصان ہوتا ہے
اسی لیے ہمیں اپنے جذبات پر قابو رکھنا سیکھنا چاہیے
کبھی کبھی لوگ جان بوجھ کر بھی تنگ کرتے ہیں
ایسے لوگوں کو دیکھ کر بھی صبر کرنا بھی ہی بہترین رویہ ہے
صبر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے
اور فیصلے بھی بہتر ہوتے ہیں
اسٹوڈنٹس کی زندگی میں صبر کتنا ضروری ہے
بہت زیادہ ضروری ہے ہر چیپٹر کے ایک دن میں یاد نہیں ہوتا
اور اس تھوڑی تھوڑی محنت کی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے
اور جو اسٹوڈینٹ سب سے پڑھائی کرتے ہے وہ زیادہ اچھا نتیجہ حاصل کرتے ہیں
کبھی کبھی محنت کے باوجود کامیابی دیر سے ملتی ہے
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ محنت چھوڑ دی جائے
بالکل ہر محنت کا فھل کسی نہ کسی دن ضرور ملتا ہے
کسی امید کا نام ہی تو صبر ہے
گھر میں بھی صبر سے کئی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں
اگر ہر شخص ایک دوسرے کی بات سکون سے سن تو مسئلہ کم ہو جاتا ہے
تو بالکل صحیح کہا والدین کے ساتھ بھی ہمیشہ ادب و صبر سے بات کرنی چاہیے
ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے
دوستوں کے ساتھ بھی برداشت ضروری ہوتا ہے
کیونکہ ہر انسان کی سوچ الگ ہوتی ہے
اگر ہم ہر بات پر ناراض ہو جائیں تو دوستی زیادہ دیر تک نہیں چلتی
صبر اور معاف کرنا رشتوں کو مضبوط بناتا ہے
کبھی کبھی انسان اپنی غلطی مان لیتا ہے
اور کبھی دوسروں کی غلطی کو نظر نظر انداز کرنا بھی اچھی عادت ہے
صبر سے انسان کا کردار نکھر جاتا ہے
اور لوگ اس پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں
مجھے لگتا ہے کہ کب کا شکر بھی ضروری ہے
بالکل جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرتا ہے اس اس کا دل مطمئن رہتا ہے
مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا
مگر صبر کرنے والوں والے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں
آج کی گفتگو سے مجھے ایک نئی سیکھ ملی
مجھے بھی ہر حال میں امید اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے
بالکل انشاء اللہ ہم اپنی زندگی میں اس پر عمل ہیں
انشاء اللہ اللہ ہمیں ہر مشکل
وہ تو جب ہم مطلب میں کسی سے بات کرتی رہتی ہوں نا تب تک مجھے کوئی نہیں کرتا ہے پھر جب جو ہی میں کچھ کام کرنے بیٹھ جاؤ تو مجھے اتنے فون آتے ہیں اتنے فون آتے
یہ تو سب کے ساتھ ہے انسان بیٹھتا ہے کچھ کرنے کے لیے یا کسی سے بات کرنے کے لیے تبھی سب کو نظر آتا ہے کا
سمجھ ہی نہیں آتا مجھے ابھی ماسی کر رہی ہے اس نے مجھے پانچ فون کیا بڑی والی ماسی نے
ہاں کچھ ضروری کام ہوگا
جتنا زیادہ میں صبر کے بارے میں سوچتی ہوں اتنا ہی لگتا ہے کہ یہ زندگی کی بنیاد کی ضرورت ہے
بالکل یہ بہت اچھی بات ہے آب ک ایک سیکنڈ بالکل کیوںکہ ہر انسان کو کسی نہ کسی صورت میں امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے
کچھ لوگ مال کی کمی کے امتحان نہ دیتے ہیں اور کچھ صحت کے مسائل کا
اور کچھ لوگ رشتوں تعلیم یا روزگار کا مسائل سے گزر ہیں
لیکن ہر مشکل کا پہلا جواب صبر ہی ہوتا ہے
سب انسان کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے
میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ جلد بازی کرتے ہیں وہ اکثر بعد میں پچتاتے ہیں
ہاں جبک صبر کرنے والے لوگ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں
بالکل کیوں کیا تم سمجھتی ہو کہ صبر کمزوری کی نشانی ہے
بالکل نہیں میرے نزدیک صبر سب سے بڑی طاقت ہے
میں بھی اس بات سے متفق ہوں
غصہ کرنا آسان ہے لیکن خود کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے
اسی لیے جو اپنے غصے کو قابو کر لیتا ہے وہ اصل میں مضبوط انسان ہوتا ہے
اور جو مشکل میں امید کا دامن نہیں چھوڑتا وہ بھی بہت دور ہوتا ہے
آج کل لوگ ہر چیز کا نتیجہ فوران چاہتے ہیں
اسی جلد بازی نے لوگوں کو بے چین بنا دیا ہے
تعلیم ہویا کاروبار ہر جگہ وقت اور محنت لگتی ہے
بالکل درخت بھی ایک دن میں پھل نہیں دیتا
کتنی خوبصورت مثال ہے
بییچ بویا جاتا ہے اس کی دیکھ بھال ہوتی ہے اور پھر وقت کے ساتھ پھل ملتا ہے
انسان کی محنت بھی اس کی بالکل ایسی طرح ہوتی ہے
اگر ہم راستے میں ہمت ہار دے تو مشکل منزل تک کیسے پہنچیں گے
سچ کہا تم نے صبر کا مطلب صرف انتظار نہیں ہوتا
پھر اس کا اصل مطلب کیا ہے
مشکل وقت میں امید اور محنت کو زندہ رکھنا ہی اصل صبر ہے
ت نے خاموشیانا ہی صابر نہیں
نہیں بالکل ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا بھی صبر ہے
یہ بات میرے لیے نہیں تھی
بالکل زندگی میں کئی مرتبہ راستے بند نظر آتے ہیں اور اس وقت انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے
لیکن اکثر وہی بند دروازوں کے بعد نئے راستے کھلتے ہیں
اس لیے امیر کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے
بالکل امید اور صبر ایک دوسرے کی ایس آتی ہے
بالکل اگر امید ختم ہو جائے تو صبر مشکل ہو جاتا ہے اور اگر صبر نہ ہو تو امید زیادہ دیتا تک زندہ رہ نہیں رہتی
مجھے لگتا ہے کہ دونوں مل کر انسان کو مضبوط بناتے ہیں اسی لیے کامیاب لوگ اکثر صبر کی اہمیت پر زور دیتے ہیں
کیا تمہارے خیال میں بچوں کو بھی بچپن سے صبر سکھانا چاہیے
ضرور اچھی عادتیں بچپن سے ہی پیدا کی جاتی ہے اگر بچپن کو اگر بچپن کو بردا بچوں کو برداشت اور انتظار کی عادت وہ تو ان کا کردار بہتر بنتا ہے
اور وہ دوسروں کی عزت کرنا بھی سیکھ جاتے ہیں
بالکل صحیح کہا آپ نے صبر بہت ضروری زندگی میں اچھا اوکے اللہ حافظ